ہیلو
ہلو
ہلو
کیاپ مجھے سن
ہاں آواز آ رہی ہے آپ کا جی بالک بالکل کلیئر آواز ہے ابھی جی بالکل ابھی کلیئر ہے اس کے پہلے نکلے گئی جی بالکل بالکل بالکل کلیئر آ رہی ہے
اچھا اچھا کیسےم
الحمد للہ آپ خری اس سے جی الحمد للہ خری سے
جی جی میں بھی الحمد للہ بہت اچھ ہوں اچھا یہ بتائیں گے ج کیا آپ کے فوڈ سے ریٹڈ ٹاپک بات کر سکتے ہیں کیا
آپ بالکل کر سکتے ہیں
کوئی ویجیٹیبلس کا نام بتائیے
جی بالکل ہاں بالکل بہت بہت بہترین ایک ویجیٹیبل ہے ٹماٹر جس کے بنا کوئی سبزی نہیں بنتی ادھوری س لگتی ہے اور وہ خود ایک نام میں اپنی سبزی ہے بالکل اس کی طرح طرح کی چیزیں بن جاتی بالکل سبھی یوز کرتے ہیں نا اس کو تو عموما
جی جی جی جی جی نہیں نہیں صحیح بول رہے ہیں آپ ٹماٹر بہت ہی زیادہ ا مشہور ہے ہ بہت زیادہ مشہور ہے اتنا مشہور ہے کہ لوگ اس کو بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں ٹماٹر صرف ٹماٹر کی صرف سبزی بس نہیں بنتی ہے ٹھیک ہے ٹماٹر لوگ سیلیڈ میں بھی پسند کرتے مطلب اگر اگر اگرٹم اگر اگر اگر آپ سیلیڈ یوز سیلیڈ میں ٹمیٹو ٹر یوز نہیں کریں گی نا اگر آپ ٹاٹر یوز ہو سیڈ ہو س نہیں ہے سیلیڈ مطلب ٹماٹر ٹھیک ہے تو ٹماٹر بہت مشہور بالکل انکمپلیٹ کیا وہت کا مطلب اس کا اس کو سیلیڈ بول نہیں سکتے جیسے کوئی بھی آپ کھانا بناؤ گے کھانا چاہے کتنا بھی اچھا بناؤ کتنا بھی اچھا مسالہ ڈال دوو آپ کتنا بھی اچھا بناؤ لیکن جب تک اس میں نمک ڈالوے نا اس میں ٹیسٹ نہیں آئے گا
بالکل ایکٹما جیسے نمک کو کہ یہ ہنڈکا رجاز کگ اف اچ ٹھیک ہے اسی طرح یہ بھی ہے ٹماٹر بھی ہے جس کے بنا سبزی کمپنی
نمک کو اسی لیے کہتے ہیں سواد انسار م ملب اس کا سیدھا سہ کا سواد
بالکل صحیح سے استعمال ہے زیادہ پھٹ گیا تو کڑوا لگ ان لگ میں
ہوں ہوں سواد انوسار ارے کم ہو جائے تو مطلب سمجھ ج آئے گا کہ کیا ڈالا آ نے مسال کیا سبزی ہے کیا کھانا ہے کتنا بھی اچھا بنا لو آپ کتنی محنت کر لو آپ وہ اس کا ٹیسٹ سمجھ ہی نہیں آئے گا تو ٹماٹر ساری چیزیں بنتی ہیں سبزی بنتی ہے ٹماٹر کا بھرتا بنتا ہے
ہاں بالکل بالکل اس کے بنا ادھورا ہے
جی جی جی
ٹیم ٹماٹر کو دیکھا جائے تو عموما سبھی چیزوں میں ا جو تہری بنتی ہے تہاری بولو پلاؤ بنو اس میں بھی ٹماٹر کا یوز کیا جاتا تاہر طر کیا کہتے تھ ا اگ دبجی ولتےم منر پلئز آلو کا پلاو پلاؤ ا ل ہو گیا نا وہ
ہ ہ ہ ہ
اور لوگ تو وہ گوشت میں ایڈ کر لیتے ہیں آلو مٹر وغیرہ تو تہری ہو جاتی ہے ہے نا تاہری تاہری اب تاہری بولتے ت تاری کوئی تاہری کہتا کوئی تاہاری کہتا
ہوں ہ ہوں
اچا جاؤ فیمل وور جن
تحری بولتے ہیں تحری ہمارے مطلب لینگویجز لینگویج میں تہری بولتے ہیں کچھ لوگ تہاری بولتے ہیں کچھ لوگ بہاری بولتے ہیں کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کھلاڑی بول سکتا ہے
ہاں بال ہاں وہ بول دیا جس نے جو نام رکھ دیا اس کے ٹیسٹ کے اکارڈنگ وہ ہوگی
اگزیکٹلی وہی بات ہے کہ جس نے مطلب جس کو جو نام رکھ دیا یہ صح بولا آپ نے اس کے ایکارڈنگ وہی ہوگی گیا تو تحری میں ڈلتا ٹھیک ہے تحری کا آپ بنانے کا طریقہ جو ہے بتا دیجیے تھوڑا سا تو مجھے بھی پتا چل جائے گا کیسے بنتی ہے
میں نے توبھی ٹرائی کیا نہیں اور بریانی میں تو وہ ادلتا نہیں
اچھا اچھا یہ بتائیں آپ سے بھرتا بنانا آتا ہے ٹماٹر کا
ہاں بالکل تمارے تو بھرتا نہیں تھا تمارے چٹنی ہوتی ہے
میں بتاتا ہوں ٹمٹر کی چٹنی بھی ہوتی ہے ٹماٹر کا بھرتا بھی ہوتا ہے
اچھا بار کا گیسٹ ہوتا ہاں اچھا اچھا پہلے چٹنی کے بارے میں بتا دیجے ہوں
بتاؤں
ہاں آپ بولے گا چٹنی ٹماٹر بورتی مٹ ڈفرنٹ ات ہے برتی
چٹنی وہ ہوتی ہے جو ہم وہ ٹماٹر لیتے ہیں کچا ٹماٹر ٹھیک ہے کچے ٹماٹر کو ہم نے ا اس کے ہالی مرچ کے ساتھ ٹھیک ہے تھوڑی سی لہسن کے ساتھ
ہاں
اور ایک دو چیز اور ایڈ کرنا چاہیں آپ تو ایڈ کر سکتی ہیں لہسن ہی زیادہ بیسٹ رہتا ہے اس کے ساتھ اور دھنییا کی پتی کے ساتھ آپ نے گرائنڈر کر لیا گرائنڈر کر کے پورا اس کو نکال لیا اس کو کہتے ہیں چٹنی ٹھیک ہے کچے ٹماٹر کو جو گرائنڈ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں چٹنی ٹھیک ہے بھرتا کس کو کہتے ہیں بھرتا اس اس کو کہتے ہیں جو ٹماٹر کو پروپرلی ایک دم صحیح سے ایک دم صح سے سی ٹر کو پوراینا کاٹ کہ پھر کاٹو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے سے ٹماٹر کو بھون کے پکا کے
ہاں ہاں
اس کو پکا کے اس ٹماٹر کو ہی پکایا پکایا جائے اور اس کو مطلب زیادہ تر مطلب مان لو آپ دھنیے کی پتی تھوڑی سی ہوتی اس میں تھوڑا سا لہسن ہو تا ہے پسا ہوا مسالا تھوڑے بہت جو بھی ہوتے ہے لیکن زیادہ تو ٹماٹر ہوتا ٹماٹر کو پکایا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو بولتے ہیں ٹماٹر کا بھرتا ٹھیک ہے اس کو چٹنی بولتے ہوں گے آپ کے ادھر ہمارے ادھر بھی کہیں کہیں چٹنی بولتے ہیں لیکن یہ ہے کہ چٹنی جو ہوتی ہے ایکچول میں جسے دیکھ دیکھ کہتے کی چٹنی ہوتی ہے آم کی چٹنی ہوتی ہے ہوتی ہے نہ
جی
تو اگر آپ آم کو پکاؤ گے ٹھیک ہے تو وہ چٹنی نہیں ہوگی ٹھیک ہے اس کو پناہ کہو گے آپ ٹھیک ہے ہے نہ ہاں تو اب لوگ اگر چٹنی بولتے ہیں اس کو تو ٹھیک کیا اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے
نہیں نہیں آم کا پنا ہی بن رہا بولا جاتا ہے اسے جب ہم بھج کے اس کو پلپ اس کے سارے کو دے کو ہاں جی
چٹنی ہوتی ہے ٹماٹر کی جس کو بولتے ہو آپ لوگ
تو دیکھو نہ ٹماٹر کی چٹنی طرح طرح کی بنتی ہے آپ جس طریقے کی بتا رہے ہو کہ سکے ٹماٹر کو بھونا جاتا ہے اس کے ساتھ میں لہسن اور پیاز اور ہری مرچ کو بھی بھونا جاتا ہے ٹھیک ہے ان کو مکس کیا جاتا اور پیس دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ریڈی ہو گئی میں بھونی ہوئی چٹنی ٹماٹر کی انسٹنٹ بنا آئل کے ہم کھا سکتے ہیں اور جو آپ بتا رہے ہری مرچ سمار اور کورنڈر ڈال کر اور جو لہسن وغیرہ کی کلیاں ڈال کے جو پیس ہم جن میں پھر اس کو اس میں ہلکا سا زیرا بھی ایڈ کیا جاتا ہے اور جو پھر ہم فرائی کرتے تو کو کو بھی چٹنی کہا جاتا ہے مطلب چٹنی ہی نام دیا جاتا ہمارے ادھر اور ایک اور پراپر بنائی جاتی ہے چٹنی ٹماٹر کو کو اچھے سے دھو کے رفلی چوپ کر لیا جاتا ہے ٹھیک ہے کچے ٹماٹر کوئی اور ہری مرچ کو بھی دھو کہ ساف اچھی چوپ کر دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ میں مطلب ہرا دھنیا بھی یوز کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ کیا کرتے پیاز کو تیل میں چمنے دیتے ہیں مطلب تھوڑا سا گولڈن ہوتی ہے چم جاتی ہے پھر اس کے اندر ٹماٹر ایڈ کرتے ٹماٹر کو خوب چلاتے تاکہ اس کو پانی سوکھ جائے اور آئل ریلیز ہو جائے اس میں سے ٹھیک ہے ج پ ایک ہرا دھنیا وغیرہ ڈال دیتی ہے تو ایسی بھی چٹنی بنتی چوپکری ہوئی سادی سمپل سی ٹماٹر کا تو ملٹی جتنا چائے جیسے چائے استعمال کر سکتے ہیں ٹماٹر کو اب ہم بولتے تعری میں کیسے یوز کریں گے نا تو سر تو دہی یوز کیا جاتا ہے تو جو ہم لے رہے ہیں تاہری میں تاری میں ہی یوز کرتے ہیں آلو وغیرہ ہے یا تھوڑا بہت گوشت وغیرہ مٹن بھی ایڈ کر لیتے ہیں ہے کہ نہیں ہلو ہلو ا آواز نہیں آ رہی ہے سر آپ کی
مٹر کود لگتا ہے
سر ابھی آپ کا میوٹ ہو گیا تھا کہ آپ آواز نہیں آ رہی تھی آپ مرڈر کے ٹاپ ٹپک پ میں ٹماٹر کے ٹاپک پ ہوں جی ہلو ہلو ہلو
ہلو
ہلو سر آپ کی آواز بریک ہو رہی ہو
کوئی ہو کبھی کبھی ہو جاتا ہے تھڑا نیٹورک کی وجہ سے تو ٹماٹر جو ہے آپ نے صحی کہ ملٹیل ٹاٹر سے ب اگر بنانا چاہیں تو ہے نا ملٹیپل چیزیں بنائی جا سکتی ہیں
بہت طرح کی چیزیں ا اس ساریے میں یوز کرتے ہیں
کو اچھے سے یوز کرنا آتا ہے تو آپٹم بنا سکتے ہیں ٹماٹر
ہاں بالکل آنا چاہیے بالکل
لیکن لیکن یہ آپ نے مجھے بہت اچھا کلیریفی دیا کہ ٹماٹر کی جو چٹنی کیا ہوتی ہے اور کیا کیا ہوتا ہے تھینک یو سو مچ بہت اچھا
جی شکریہ آپ کا بھی آپ نے مجھے پہلی بار بتایا کہ ٹماٹر کا بھرتا بنتا ہے کر کے شکریہ
بہت مزے سے کھاتے ہیں
بیگن کا برتن آلو کا برتن سنا ہے میں نے بٹ یہ چٹنی کا برت نہیں ٹماٹر کا برت نہیں سنایا
بالکل بولتے ہیں ارے میں نے خود بنایا ہ
بالکل بنایا ہو سر جب آپ نے بنایا ہے تو ظاہ سی جی بالکل میں بھی ٹرائی کروں گی گھر میں
بالکل بالکل ٹرائی کرے گا چلے بہت بہت شکریہ آپ نے بتایا اور بہت اچھا لگاپ سے نہیں بالکل ٹرائی کریے گا ٹائی ٹرائی کرے گا اور سب کو کھلے گا اور خود بھی کھائیے گا چلیے بہت بہت شکریہ خیال رے اپنا اللہ حافظ ب بائے